بائی جان
وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی
وعلیکسلام بھائی جی آپ ٹھیک ہوگا
الحمد للہ آپ سب ٹھیک ہے اچھے سے
جی اللہ کا شکر الحمد اللہ سب ٹھیک ہے توم بھائی جانا آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے
بھائی جان مجھے لگ رہا ہے ہم فون پہ ہی بات کریں گے موبائل فون کی مطلب موبائل فون کی یوزج اور ہاں ہاں استعمال
فون کا استعمال تو آج ہم اسی پر بات کریں گے جلوائی شروع کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کے بچے بوڑھے اور نوجوان سب اپنے فونوں میں لگے رہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر بچہ کھانا نہیں کھاتا تو ماں باپ فون پکڑا دیتا ہوتا ہے اگراں بچہ پڑھائی نہیں کرتا تو ماں باپ کون پکڑا دیتا ہے اگر بچےا مطلب اچ سے رت تا نہیں ہے رونے لگتا ہے تو ماں باپ فون پکڑا جتا ہے تو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بچہ کل کو جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کچ دن ب دن فون کی جو ہے عادت بڑھ ج بڑھتی جاتی ہے تو اگر ہم دیکھیں گے اس میں غلطیاں ہمارے ماں باپ کی ہوتی ہے یا جو ہمارے گھر میں بڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں عیادت کی تھی غلطی انہیں کیوں ہوتی ہے تو اگر ہم نوجوانوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی دن بھر آپ دیکھتے ہی رہ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھتی ہوگی کہ مطلب وہ اپنے فونوں میں لگے رہتے ہیں ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا یوز زیادہ تر کرتے ہیں جیسے انسٹاگرام فیس بک اسنیپ چیٹ اسی میں لگے رہتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ہمارے فون پہ لنک آ جاتی ہے اس پر کلک کرے ہم آپ کو پیسے کما کے دیں گے تو کئی بار کیا ہوتا ہے وہ زیادہ فراڈ ہوتا ہے ہمارے اکاؤنٹ جو ہے وہ صاف کیے جاتے ہیں اور ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہم آپ کی انفارمیشن لکھ کر دیں گے یا آپ کے گھر والوں کو سینڈ کریں گے تو ہمیں پیسے دے دو تو یہ جو ہے موبائل فون کے نقصانات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج کے نوجوان ہیں وہ زیادہ تر جو تی ہے یہ ایپس جن میں جوعا کھیلا جاتا ہے مطلب ان میں ان میں زیادہ تر لگے رہتے ہیں آج کے نوجوان تو وہاں پر بھی ا اپنے جو پیسے ہیں ہل ہل کمائی کو حرام بنا دیتے ہیں تو زیادہ تر آپ نے نوجان دیکھا اس میں بھی لگے رہتے ہیں اور رہی بات جو بوڑھے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے جو دن بار فون اوبن لگے رہے تھ افواہ سنتے رہتے ہیں ادھر ادھر کی خبریں سنتے رہتے ہیں ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا
ہاں بھائی تو دیکھیے بھائی جان اس کے فائدے بھی بہت ہے اور نقصانات بھی بہت ہے آپ آپ نے بہت مطلب نقصانات بتائے اس کے دیکھیے جیسے کہ آج کل کے بچے سب نوجوان جیسے مطلب میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں مطلب دیر سے فون چلاتے دو ڈھائی بجے تک ہے نا بھائی تو کیا ہم کیا کر رہے ہیں دیکھو آج کل کے بچے سب نوجوان مطلب پب جی کھیل رہے فی فری فائر اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں موبائل فون پہ مطلب دیر تک رات کو سوتے نہیں ہیں فون چلاتے چلاتے ایسے ہی نیند پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس سے کیا نقصاناتتا ہے مطلب اس سے ہماری جو طبیعت مطلب فزیکل ہیلتھ ہے اس پہ بہت اثر پڑتا ہے مطلب
جی مطلب جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم ریلس کرول کرتے ہیں مطلب ہر جگہ ہم ریلس کررال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب دوسروں کے ریلس پہ لائک کرنا اور وہ پیسے کما رہے ہوتے تو ہم کر رہے تھے ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے تو یہ بھی بہت سارے نقصانات ہیں مطلب کہ اگر ہم بات کریں تو اس کے بہت فائدے بھی ہیں پہلی بات مطلب اگر کوئی بندہ باہر پڑ رہا ہو تو اس کے گھر والے اس سے رابطہ کر سکتے ہیں کس کے ذریعے فون کے ذریعے فون بھی ایک بہت مطلب اچھا ڈیوائس ہے اس سے ہم مطلب رابطہ کر سکتے ہیں پڑھائی اچھی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں جیسے
جی
کیا اس کا بہت پلیٹ فارم سے ہے- پی ڈبلیو ہے مطلب آکاش جو آن لائن پڑھاتے ہیں آج کل- اس کی وجہ سے سے ہم تعلیم اپنی مطلب اچھے سے حاصل کریں م کرتے ہیں- تو اسی کی وجہ سے ہم اچھے نمبرات لاتے ہیں تو ہمارے جو والدین صاحب وہ مطلب- خوش ہو جاتے ہیں ہم مطلب اگزامات-
جی- جی بالکل بھائی دیکھو کیا ہوتا ہے بھائی- آپ نے جو فائدے وہ لے بھی مطلب ہم اس کے اس مطلب فون کے ذریعے- پڑھائی کر سکتے ہیں یا ہمارا کوئی ریلیٹو یا دوست جو- ہم سے بہت ہی دور ہے ہم اس کے ساتھ رائےدہ کر سکتے ہیں ویڈیو- کال کر سکتے ہیں ابھی ادھر سے- ضرورت نہیں ہے، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا اگر ہمیں کسی مطلب جگہ کوئی میسج پہنچانی ہوتی یا کوئی مطلب- بات کہنی ہوتی تھی تو ہمیں بہت ٹائم لگ جاتا تھا اس میں اور بہت ہی- خرچہ آ جاتا تھا لیکن آج کیا ہے تھوڑا سا ریچارج ڈال لیا تو- آپ ہی سے دو سو تین سو کلو میٹر دور- کسی سے بھی بات کر، سکتے ہو کچھ بھی بول سکتے ہو پہلے زمانے میں- کیا ہوتا تھا اگر کوئی مر جاتا تھا دس بیس- مہینے کے بعد پتا چل رہا س کس- رشتے دار کو جو دور کا تھا تو آج کیا ہوتا ہے ابھی اگر کوئی- کوئی مطلب ایسی مطلب انسیڈنٹ ہوتا ہے خدا نہ کہہ رہے تو دس- تو مطلب دس منٹ کیا پانچ پ ایک دو منٹ میں- ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہاں کیا ہوا تو یہ جو ہے- کہ سوشل میڈیا جو موبائل فون ہے، اس کے فائدے ہی ہے- لیکن اگر ہم دیکھ جائے دیکھے جائے تو جو آپ نے بولی پڑھائی جو کرتے ہیں آج ک- کل کے نوجوان سے یا چھوٹے بچے تو کیا ہوتا ہے میں نے ابھی مطلب- پی ڈبلو سے کوئی مطلب بیچ لیا تو پڑھائی کے لیے- میں، کیا کرتا ہوں- میں مطلب میری کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے تو میں فون اپنا کھولتا ہوں ٹھیک ہے نا بھائی یا آپ نے کوئی یوٹیوب سے- کوئی بیچ لیا ہے فری کا- تو ہم کیا کرتے ہیں ہم فون اپنا اوپن کرتے ہیں اور وہاں پر ہمیں کسی ایسی- چیز, پر نظر پڑ جاتی ہے یا ریل پر یا کوئی فوٹو- تو جو ہے م اچھی لگتی ہے- تو ہم اس کی طرف ڈسٹریکٹ ہوتے پڑھائی وہی رہ جاتی ہم پہلے ریلس دیکھتے ہیں ریل جب ہم ایک- ریل دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اچھی لگتی ہے ہم- سوچتے دوسری سے بھی اچھی ہوگی اور سکرول کر دیتا تھے اور ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے پڑھائی وہی کی وہی رہ جاتی ہے جی بالکل- بھائی جان اگر ہم گھر والوں کو دیکھیں گے تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ جو ہے وہ- پڑھائی کرتا ہے تو ہم- اپنا فرض نہیں نبھا پاتے اس کی وجہ سے مطلب گھر والوں نے بولا- پڑھائی کرو، ہم کچھ اور ہی کر لیتے- ہیں گھر والوں کو تھوڑی پتتا ہوتا ہے وہ بھی اپنے فونوں میں لگے رہتے ہیں-
بالکل تو
بڑے نقصان بھی ہے اور بہت زیادہ فائدے بھی ہے اس کے-
دیکھیے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ مطلب جب ہم مطلب- چھ سات- سال تک سات سال کے تھے- تو ہمارے جو سارے گھر والے ایک ساتھ بیٹھتے تھے ٹی وی دیکھتے تھے ڈرامہ دیکھتے تھے تو نیوز بھی دیکھ دیکھا کرتے تھے سب ایک ساتھ جب کھانا کھانے کے ٹائم سب باتیں کرتے کہ تھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا آج کون سی نیوز تھی کیا مطلب بہت سارے باتیں کرتے تھے آج کا زمانہ کیا ہے مطلب ہر کوئی اپنے اپنے روم میں ہوتا ہے تو فون یوز کر رہا ہوتا ہے مطلب کیا دیکھ رہا ہو مطلب اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے تو
ج جی
وہ زمانہ مطلب اس سے بہت الگ ہو تھا تو آج کل کیا ہوتا مطلب ہماری جو والدین صاحب بلاتے ہیں مطلب کھانا کھانے کی ٹائم پہ وہ مطلب چلاتے آ جاؤ آ جاؤ کھانا کھان کے ہم کیا کر رہے ہوتے دن بھر فون شام بھی فون رات کو بھی فون تو پہلا زمانہ ہی اچھا اچھا تھا مطلب جیسا آج ہے آج کی جنریشن بہت
کر ہم پیار کی بات کرے جب پہلاے زمانہ تھا تو ہم ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے بہ کرتے تھے مطلب اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے آج یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ دوسرے کو کو پت ہوتی تھی میں میرے جو گھر میں مطلب کوئی شخص ہے مطلب میرا بھائی میری بہن سب پتا ہوتا تھا اس کاج کیا چل رہا ہے مطلب ٹھیک ہے اس کی لائف میں سب ٹھیک تو ہے نا لیکن اگر ہم آج کی بات کریں کہے ایک دوسرے ایک دوسرے کی ہمیں پڑی ہی نہیں ہے ہم اپنی مطلب کاموں میں لگ رہتے ہیں جیسے سوشل میڈیا کا یوز وغیرہ تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا اپنے جو فیملی ہے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا باتیں کرنا کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہمیں یہ سب سیکھنے کو نہیں ملتا ہمارے پیرنٹ سے کیا کیا ہوتا تھا مطلب ہمارے لیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو
تب یہ ہم نہیں جانتے
جی جی جی بالکل بھائی ہمیں اس کا ٹائم نہیں اس کے لیے ٹائم نہیں ملتا کہ ہم بھی کچھ سھے اپنے ماں باپ سے بالکل بی
تو ہمیں اچھے طریقے سے وہی مطلب فون یوز کرنا چاہیے مطلب کتنی ساری مطلب ہم پیسے بھی کما سکتے ہیں
فون کا یوز ہم پیسے کمانے کے لیے پڑھائی کے لیے یا کوئی خبر دیکھنے کے لیے یا کوئی ان انفارمیشن بھیجنے یا ریسیو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں
کرنے کے لیے
ہاں رابط کسی کے ساتھ رابطہ لیکن ہمیں مطلب زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں پھر ہمیں ہی نقصان ہو ہمیں اتنا ہی یوز کرنا چاہیے جتنا ہمارے لیے ہی ہو اگر ہم اسےا وہ لیول کراس کرتے اور تو اگر ہم دیکھیں گے پھر نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہے اور زیادہ تر زیادہ مطلب جو اسکیمرس ہوتے ہیں ان کہ بہکوے میں نہیں آنا چاہیے اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو کوئی آن لائن چیز منگانی ہوتی وہ بھی اس سے آسان ہوتی چٹیاں منگانی آپ کو بازار جانا نہیں پڑتا بازار میں جتنی ویرائٹیز آپ کو ملتی ہے اس سے کہ کہی گنا آپ کو آن لائن ہی مل جاتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کبھیار آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ اسسی کا یوز کر سکتے ہیں چلو بھائی آپ سے مل کر اچھا لگ
بالکل بھائی تو شکریہ بھائی آپ ہی اپنے دوستوں تک پہنچانا ان شاء اللہ تو میں ابھی آپ سے مل کر اچھا لگا تو اپنا خیال رکھے اوکے بھائی اللہ حافظ
بہت ملا اللہ حافظ السلام علیکم
وعلیکم السلام